ہلو وعلیکم
وعلیکم السلام آپا
کیسی میں ز نہیںی سب کہ دیے جی ج جی بالکل بہت بڑھیا جی آپ سنائیے آپ کیسے آپ کے مز آ جائے
جی سب خیریت سے ہیں گھر پریوار میں بھی
الحمد للہ اور بتائیے کیسے چل رہی ہے آپ کی آج کل کی خریداری
بس میں کیا کہتے ہیں دیکھو میں تو کیا کہتے ہیں نا وقت کے اکارڈنگ کرتی ہوں سب وقت اگر ہوتا ہے تو آف لائن شاپ کرتی ہوں اگر نہیں وقت تو ہوتا میرے پاس تو پھر تو آن لائن کر لیتے ہیں آن لائن شاپنگ بھی صحیح ہے اپنا آنا جانا نہیں پڑتا کپڑا آ جاتا ہے تو معلومات ہو جاتا ہے کپڑا کیسا ہوتا ہے آنے کے بعد جی اور ماشاء اللہ میں نے آن لائن منگایا ماشاء اللہ کتنا خوبصورت نکلا ہے اور سب نے تعریف کری
جی بالکل بالکل دونوں اپنی جگہ اچھی ہوتی ہیں آن لائن بھی آف لائن بھی دونوں کو خریدنا آج کل آج کے دور میں پر ہے لوکپ ہے کیونکہ ہر لوگ خوش ہے اس سے دونوں چیزوں سے ہی آن لائن شاپ شگ سے ہمیں بہترین بچت کرتا ہے جب ہم آن لائن شاپنگ کرتے
جی جی وقت ضائع نہیں ہوتا نا ہمارا اور مشکلات نہیں ہوتی آنے جانے کی
جی صحیح فرمایا آپ نے بالکل آف لائن سے ہم خریددار سے گاہک سے اچھی طرح سامان دیکھ کر لیتے ہیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے ج
جی صحی کروایایں آپ نے
ہ
ویسے ہمارے بال صاحب تو یہی تھا مل دیتے ہیں کہ آپ آف لائن لے کر آؤ کپڑا معلومات کر کے
صحیح فرمایا بالکل ہمارے والی بھی یہ بھی ہمارے امی ابو بھی یہی سکھاتے ہیں کہ آپ ایسے د کرو کئی بار کپڑے میں پہچان آج کے ٹائم میں پہچان نہیں ہے کیونکہ کپڑا اگر آپ خود جا کے لوگے شاپ پہ تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کوالٹی کا پتا چلتا ہے چیز ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں ہم جب بھی لیتے ہیں
جی آف لائن شاپنگ آن لائن شاپنگ دونوں ہی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں اور کیا کہتے ہیں تو ہند تو کسی کی نہیں کر سکتے ہیں نا ہم
بالکل بالکل تو ہیین نہیں کر رہے ہم کسی چیز کی بس یہ ہے کہ تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے ہمارے اوپر کئی بار ہم کئی جگہ ای ہوتی ہے روڈ چل رہا ہے آن لائن لائن میں تو فراڈ کے ہم لط پیسے ڈال دیتے تے ہیں کیونکہ یہ ایک لوگ اتنے مشہور ہو گیا ہے جیسے کہ آن لائن شاپنگ میں تو لوگ اس کے غلط پیج بنا کے جھوٹ لوگوں سے ہی فراڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی دقت ہو رہی ہے آج کل بہت زیادہ
جی نفع نقصان تو دیکھو ہوتا ہی ہے
یہ بھی ہے آپ آف لائن لے کے آتے ہو آپ واپس کر سکتے ہو پیسے آن لائن میں بھی اب ہے اب تو آن لائن بھی آپ آپ واپس کر سکتے آپ کو غلط کوئی بھی کچھ بھی کوئی پروڈکٹ آیا ہے کچھ بھی آیا ہے تو آپ کا آپ کی واپسی ہو سکتی آرام سے
جی
اور فرمائیے آپ آپ کو آن لائن اچ اچھا لگتا ہے شاپنگ کرنا آف لائن
جی بالکل دونوں اپنی جگہ بہت اچھی ہے میں زیادہ تر ویسے کپڑا میں جا کے ہی لے کے خریدنا پسند کرتی ہوں کیوںکہ آن لائن مجھے اتنا پسند نہیں آتا کپڑا ہاں باقی گھر کی چیزیں گھر میں جیسے کوئی چیز ہمارے راشن میں کمی آ رہی ہے کی سب وہ میں آن لائن ہی بیٹر پز لگتا ہے کیوںکہ وہاں پہ کیا ہے کہ بائی ون گیٹ ون بھی آفر بھی مل جاتے ہیں ایسے بھی بہت چیزیں ہمیں تھوڑے سے کم ریٹ میں بھی مل جاتی ہے بہت فرق پڑتا ہے یہاں شاپ اگر آپ شاپ پہ جا کے لیتے ہو وہ تھوڑا کم کرتے ہیں ہمیں پر ہمیں تھوڑا آن لائن میں زیادہ بینیفٹ ہوتی ہے
سی فرمارے یہپ پر یہی ہے کہ کیا کہتے ہیں ہر ایک چیز ہماری زندگی کو بہتر بناتی ہے نا
جی بالکل دونوں
اور پھر کیا کہتے ہیں تجربہ بھی ہو جاتا ہے جس چیز کو ہم کرنے لگتے ہیں اس میں تجربہ ہو جاتا ہے
آپ بنا تجربے کچھ نہیں کر سکتے اگر تجربہ ہے تو آپ آپ کو سمتھ ہے تو آپ آن لائن میں بھی اچھا کر سکتے ہو اور اگر آپ نہیں ہیں تو آپ آؤٹ لائن میں بھی اچھا نہیں کر سکتے آپ
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اہم ہوتا ہے ہماری زندگی کا فلیم
جی جی بالکل صحی فرمایا آپ نے دونوں پرکار کی خریدداری ہمارے اپنے اپنے لابھ ہے اپنی اپنی اس کی سیمائیں ہیں جے جیسے اسے جیسے ہی ہم خریدیں گے ویسے ہی ہمیں ملے گا جیسے ہم پائیں گے جیسی چیز بول کیا نا پھل ویسیے ہی ملتی ہے بالکل تو جو چیز اچھی ہے اگر لگے تو تو
پھر ہم تو جیسے ہمیں جو ہے ج چیز کو ہمیں صحیح لگتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی کیا کہتے ہیں اسی چیز کی صلاحیت دیتے ہیں ہم بھی ہے نا
جی بالکل بالکل ہم اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں تو ہم پہلے صاف ستھرے کپڑے پہن کے نہا دھو کر صبح اٹھ کے ہم کرتے ہیں یہ تو وہ وہی ہے وہ بھی کہتے نا کہ ہم ایک صاف ستھری چیزیں وہ بھی ہمیں یہی سیکھ دیتے ہیں صحی جگہ حی چیز کہاں پہ پہچان ہونی چاہیے ہم وہاں سے وہ وہاں سے ہم قرآن شریف سے بھی یہ سیکھتے ہیں یہ چیزیں
جی یہ بات ا تو بہت ضروری ہے
جی بالکل سمجداری سے آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہو سمجھداری کی بات ہوتی
یہی ہے نا کوئی ہمیں صلاحیت دیتے تحت تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہم پہ دبااب بنا رہا ہے لیکن وہی ہے کہ وہ اپنی تعمیل کے حساب سے اپنے تعمل دیتے ہیں تو تو ہمیں کیا کہتے ہیں اس چیز کو بھی جو ہے دیکھنا چاہیے تھوڑا فضول خرچ سے بھی بچنا چاہیے
جی بالکل بالکل سمجھداری سے کوئی بھی خریداری پیسے سے اور سمے دونوں کی بچت کرکتا ہے ہمیں ہمیں خریداری سمے کوئی کوئی کسی کی چیز کی قیمت اور کسی کی آوشکتا نہیں ہوتی ہمارا دھیان صرف ان چیز پہ ہوتا ہے ہم لیے دے
ہ جی میں تو یہی پیغام دوں گی کہ کیا کہتے ہیں جو جس چیز میں آپ کو محبت ہو جس چیز میں آپ کو کیا کہتے ہیں تامل میں ملی ہو جس چیز کی آپ کو فق ہو وہیں پہ آپ جو ہے خرچ کریں تو زیادہ بہتر بہتر ہو جاتا ہے
صحیح فرمایا آپ نے دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ ہم جاتے ہیں جب بھی آن لائن کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہم جہاں ایک لینے جاتے ہیں ہم دو دو اور خرید لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پ چل رہ تھا کہ ہم نے ہاتھ لگا کے دیک کہ اپنی پسند سے لیا وہ سب کچھ دیک کے لیتے ہیں پر آن لائن میں تھوڑا سا کلر کا ڈفرنٹ لگتا ہے کچھ آتا ہے چینجنگ آ ہے بییجلی
نہیں ویسے بھی کیا کہتے دیکھو ہم وہی چیزیں حاصل کریں گے جیسے ہمارا جو ہے سواد ہے جیسے ہماری چیز پسند آتی ہے جو ہمیں خوبصورت لگتی ہے
صحیح فرمایا آپ نے صحیح دونوں آف لائن شاپنگ کے دیکھو گاہک ہوتے ہے جیڑے واسست میں دیکے گ کہ خریداری کے سمے ایک ال الگ ہی انوبھو ہوتا ہے ہمارے اندر
جی جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ
بالکل تو وہی کہ تبھی کہتے ہیں نا دونوں کے اپنے اپنے لابھ ہے دونوں دونوں سیمیں ہم ہمارے لیے اچھی ہے بس ہمیں سمجھ ہونی چاہیے آف لائن کچھ پروڈکٹ میں نے ایک ٹائم پہ منگوائے تھی وہ تھوڑی سی م اب کمپنی والوں نے مسٹیک کیا تھا تین تھ تین مہینے تو میرے بہت اچھے چلے وہ پروڈکٹ
ماشاء اللہ میرا میں نے بھی کیا کہتے ہیں ایک جو ہے آن لائن ہی ہ کرتی مگائ ت ماشاء اللہ کتنی خوبصورت نکلی سبھی لوگوں نے یہاں سے وہاں تک سبھی نے تعریف کی میری جو ہے خالہ بھی کہہ رہی تھی مجھے بھی جو ہے اسی منگا دوو
سم ہاں صحیح بات صحیح کہا بالکل میری اپھی بھی میرے کو یہ کہتی ہے جو تو پہنتی ہے تو ہمیں وہی لا کے دیا کرھر میں کہ جی بالکل جل بالکل آپ ہی ضرور میرے امی ابو کو بھی بہت پسند آتا ہے جب یہ ہالیڈیز ہوتی ہے یہ بچوں کی ہوتی ہے تبھی ہمیں سب سے پہلے سب کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ کے جانا ہوتا ہے مجھے بس یہ ہے کہ ہم آن لائن کے لیے یہ اچھا ہے کہ آپ آپنا ایزی میں جب کوئی آپ آپ کے گھر میں رشتے دار آیا ہے آپ ایک منٹ میں کچھ آپ کا کھانا منگوایا آپ کا ترنت آ جاتا ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوتی نہیں تو کہیں ہم پہلے لینے جائیں ٹائم کتنا ویسٹ ہوتا ہے ہمارا
جی بالکل وقت ضائع تو ہوتا ہی ہے جانے میں آنے میں
بالکل دناے ہر پٹرول بھی لگتا ہے سب وہ چیزوں سے ہماری بچت بھی ہوتی ہے ان چیزوں سے
جی ویسے آپ کا گفتگو کرنے کا انداز تو اچھا ہے
ان شاء اللہ آپ کا بھی بہت اچھا ہے
شکریہ
کہ ٹائم پہ ہر چیز اچھی لگتی ہے پچ ٹائم کہتے سیکھ سیکھ سے پہلے آپ جلدی بھاگو مت کسی چیز سے کہتے چیز خریدو جب بھی ہم کوئی چیز لیتے ہیں آج کل آپ نے دیکھا نا انٹرنیٹ میں کتنی طرح کی وہ چل رہی ہے اس میں کتنا وہ دکھاتا ریلس میں بھی دکھاتے ہیں طرح طرح کے لوگ آج کل کے کام کر رہے ہیں گھر بیٹھے کام کر رہے ہیں یہی چیزوں سے کہ ہاں کل کوئی پروڈکٹ بیچ رہا ہے کوئی گھر کا راشن کیے پچ رہے کئی طرح
جی جی آپ ہی ویسے آپ نے مجھے صلاحیت دی اس کے لیے شکریہ اور میں اب بھی کیا کہتا میں دیکھتی ہوں جیسا مجھے صحیح لگے گا ویسے ہی میں شاپنگ کروں گی
میں خود وہی چاہتی ہوں کہ ہر کسی کو صحیح سے صحیح بتایا جائے کہ کیسے کہاں سے خریدنا چاہیے کچھ سمجھ بھی آتی ہے کچھ ہم صحی بھی ہے سب کچھ صحیح سب دونوں ہے بٹ وہ ہے نا کہ سوچ سمجھ کے لو کیونکہ آج کل کہتے ہیں نا جب بھی ل رہے ہو پروڈکٹ لے رہ ہو تو اب نیچے سے
نہیں شکریہ آپا آپ نے مجھے صلاحیت دی اور پھر ملیں گے ایک نئے اور علم سے بھرپور موضوع کے ساتھ
جی ج اللہ حافظ